ہیلو
وعلیکم السلام بازی
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
میں تو اچھی ہوں آپ بتائیے باجی آپ کیسی ہیں
بس بس میں تو اچھی ہوں اور بتاو کیا ہو رہا ہے آج کل
ارے بس کچھ نہیں باجی بس اور یہاں تو سب خیریت سے ہیں آپ بتاو آپ نے کچھ سنا
میں تو کچھ نا بس بیٹھی ہوئی ہوں ہمارے تو پڑوس میں ایک شادی ہے نکاح ہے ایک اس تو حائے ہو اتنی میں تمہیں کیا بتاوں سن کے تم بھی یہ کہو گی آپا کیسی کیسی دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں ہوا کیا ہے ہمارے یہاں پہ جو شادی نا لڑکی کی امی راضی ابی راضی ہیں اور لڑکا جو ہے وہ اچھی پوس کے پی ہے مطلب اب اس کے جو امی ابو ہیں اب انہوں نے یہ کہا ہے جب تک آپ پانچ لاکھ روپے نہ دو گے تب تک ہم شادی نہیں کریں گے ان کی ساس ہیں آپا
سچ اللہ کیسے کیسے لوگ ہیں بتاؤ سب بس نہیں چلے بالکل بیچ کھائیں
یہی تو اب دیکھو بیٹی کے بیچاری کے اتنے پریشان ہیں میں تو کہہ رہی تھی آپ رشتہ توڑ دو آپ جہیز کے لیے وہ آپ کی بیٹی کے لیے ایسا کر رہے ہیں رشتہ توڑنے کے لیے تیار ہیں آج آپ دیکھو کیسے بھی کر کے دے دو گے لیکن کل وہ پھر پریشان کریں گے آپ کی بیٹی کو ا تھوڑا سا سوچ لو
باجی آپ صحیح کہہ رہی ہو ابھی ہمارے پڑوس کی بات ہے کچھ ٹائم پہلے کی لڑکی کی شادی ہو ایسے ہی لڑکی کا نکاح ہوا تھا ایک اور سب چیز کر کے پر لاسٹ میں آ کے کہ انہوں نے بھی ایسا ہی سمجھ لیا اب سب چیز پسند ہے مطلب تھوڑا یہ تھا کہ لڑکی رنگ میں ساولی تھی کہ تمہاری لڑکی ساولی ہے اور ایسی ہے ویسی ہے اور ہمارا لڑکا ایسا ہے گورنمنٹ جاب تھی لڑکے کی پہلے تو پسند آ گئی سب چیز لاسٹ میں آ کے کہہ دیا برات آ گئی سب چیز ہو گئی کے جب نکاح تب ہوگا کم پورا ہوگا تب پہلے پانچ لاکھ روپئے تو
ہاں اب یہی تو دیکھو وہ کتنا پاگلوں والی باتیں یہ ہیں
باجی اس کے ابو نےناجانے کیسے کیسے کر کے کا کو ادھار لیا کسی سے مانگا اپنا گھر گروی رکھ کے اس کو پانچ لاکھ روپے دیے اور دو مہینے پیچھے باجی پھر دو لاکھ روپے مانگ لے کے چھ مہینے پیچھے لڑکی کو مار ہی دیا
بتاؤ کتنی دکھ بھری باتیں ہیں یہ ان لوگوں کو ان کو جہز کے اوپر کچھ نہیں دکھائی دیتا
کچھ نہیں اور باجی ایسی حرکتیں وہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ نے لڑ کی دے رکھی ہے
بالکل بالکل تبھی تو ان کو شرم لحاظ نہ ہے
ہاں یہ نہیں یہ نہیں سوچ تے کہ ہ اللہ جب تم دوسرے کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرو گے تو تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی کریگا
انہیں نا ان چیزوں سے فرق پڑتا یوں ہے نا ہم اپنی بیٹی کو دے دیں گے
رہا ہے باجی سچ بتاؤں تو میرے کو بھی ایسا لگ رہا بس اللہ پھر تو کسی کو بیٹی نا دے اور بیٹی بیٹی سے نوازے تو اسے دھن بھی اتنا دے جو اپنے بیٹی کا نکاح خوب سکون سے کرے
بالکل بالکل دیکھو دیکھو بیٹیوں والوں کو دیکھو بیٹی پڑھا بھی رہی ہیں بیچارے ہیں ان کی اس پہ پڑھائی پہ بھی پیسہ لگا تے ہیں ویسے بھی کر رہے ہیں ہیں پھر ان کو دہیز بھی دے ان لوگوں کو
کہ دیکھو جب ہماری امی نا امی داد امی ہے نانی امی ہے یہ تو پڑھتی بھی نہیں تھی کہتی ہیں کہ ہم کبھی اسکول نہیں جاتے تھے چھوٹی چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی تھی اور اب تو باجی لڑکیاں دیکھو کتنا پڑھ رہی ہیں ہر دلی میں باہر کہیں بھی دیکھو ہ دور دور کوچنگ وہ پہ جا رہی ہیں باہر کے لیے رہ رہی ہیں سب کر رہی ہیں اور بڑا دکھ ہوتا ہے باجی جب پڑھائی لکھائی کرنے کے بعد بھی بیٹیوں کے ساتھ کیسا ہو جاتا ہے تو
یہی تو ہے آپا آج کل کی بیٹیاں جتنا پڑھ لکھ گئی ہیں مرد اتنا ہی انسان اتنا ہی بے سکوفی ہو گیا ہے اس کو لگتا ہے پڑھی لکھی لڑکی لوگے تو ہم پہ اپنی چلائے گی یہ چیزیں آج کل کے آدمیوں کے جہن میں گھر کرتی ہیں
کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے باجی کہ اپنی بیٹی کو جتنے شوق پورے کرانے اپنے گھر میں کرا لو اللہ دوسرے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیسا رکھے اپنی بیٹی کو
بالکل بالکل آپا یہ تو آپ نے صحیح کہا دیکھو میں تو یہی بات کہوں گی جتنے بھی بھیا جو بھی اپنی بیٹیوں کو کوئی جہیز دے نہ دے بیٹیوں کی اتنی اچھی تعلیم دے کہ کل کون کی بیٹییا ہے کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ ہو کماے ہے نا کسی کا منہ نہ دیکھے
اور ایک اور بات تو ہوئی ہے باجی ہمارے تو پاس میں لک کو پہلے تو دہیج کے چکر میں تھوڑا اس کا پتی ایسا ہی تھا بیوقوف کہ بالکل غصے میں آ کے طلاق طلاق بول دیا
ہاے ہاے
اور اب تو اتنی دقت ہو رہی ہے کہ بڑی پریشانی ہو رہی ہے ایسے ایسے ایسے لوگ بڑے پڑے ہیں اس دنیا میں
یہ تو بے خوفوں کی کمی نہیں ہے آپا کیا کریں یہی دیکھ دیکھ کے تو مطلب کہتے ہیں اللہ ہمیں بیٹی نہ دے تو وہ اس لیے نہیں دیتے کہ انہیں تعلیم نہیں کر پائیں گے اس لیے بولتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا وہنا
سچ نا سہ پائیں گے باجی چیز کو د کہتا میں ابھی رہتی ہوں میں تو اپنے شوہر سے کہہ رہئی تھی وسا کچھ بھی کرو سب کچھ کرو ایک تو ہم پڑھا دین پر میری لڑکی کو ایسا کر دینا کہ میری لڑکی اپنے پیروں پے کھڑی ہو جائے باجی مجھے تو سچ ایسا لگیا اس سے اچھا تو اپنی بیٹی اپنے گھر رکھا کوئی ضرورت نہ وداکرنے کی
بالکل بالکل آپا دیکھو بیٹیاں رکھی نہیں جاتی ہیں کہتے ہیں نا کہ د جانی پڑتی ہے
ہاں ہاں سچ بتاؤ سماج اس میں بھی نہیں جینے دیتا ہمارا بس چلے ہے تو بیٹیوں ختیی کہاہے نہ بھیجے ایسے ایسے ایسے لوگ بھرے پڑے سماج میں باجی بس آب پوچھوں مت بہت دھج کے لالچی ہیں
وہ والی بات ہے آپا کوئی اپنے کوئی اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیتا ہے سامنے والا سمجھ بھی نہ پاتا ورنا دیکھو کوئی اپنا چھوٹا نہ دے
ایک چیز بتاؤ باجی یہ تو سماج نے رواج بنا دی ہے بیٹی بدا کرنے کی دہیج والے اپنا بیٹا چھوڑ کے تو دیکھے ایک اد دن کسی کے گھر دو دن رکھنا بھاری پڑ جاتا ہے
صاف لکھا ہے شادی پہ جتنا ہو سکے اتنا پیسہ کم خرچو اور کیا کہتے ہیں ا وہ نیکی میں ڈالو دعائیں میں کرو صدقے دو یہ چیزیں کرو
اب کوئی نہ کرتا باجی اب تو اپسے ایسے لالچی لوگ ہو گئے نا کہ بس اللہ ایسا ڈر لگتا ہے مجھے تو ایسا ڈر لگتا ہے کہ بھگوان بس اللہ سے شکر کرتی ہوں میں تو اللہ رات دن یہی کرتی ہوں اللہ میری لڑکی کو خوب اچھا پریوار ملے
بالکل بالکل میں تو اللہ دعا آپ کی س ساری دعائیں قبول کرے ہے نا یہی ہے بس بیٹیوں کے لیے تو سب کی بیٹی ان خوش رہے
خوش رہے باجی اتنا ڈر لگ رہا ہے ان سب سے دیکھ کے اور دیکھو سب کچھ آج کے ٹائم میں تو ہماری شادیاں ہوئی تھی تو ہمارے ابو نے تو ایسے صرف سامان ایسے ہی دے دیا تھا باجی آج کل تو منہ کر کے کہتے ہیں اس کمپنی سامان چاہیے
ہاں یہ تو آپ نے صحیح کہا چاہے اپنا بیٹا دس ہزار بیس ہزار کمائے پر سامان ان کو بہت اچھا ہونا چاہیے یہ چیز تو میں آپ کی بات سے سہمت تو گاڑی بھی چاہیے ان کو ان کے بیٹے کی پسند والی
ایک چیز اور ہے باجی کہ جو ج تنا اچھا ہوگا نا وہ اتنی مانگ نہیں کرے گا جو اچھی کوئی پوسٹ پہ ہوگا وہ پھر بھی کم کرے گا اور جن کی زیادہ کچھ نہیں ہوتی نا آج کل تو ان کے منہ زیادہ پھٹ رہے ہیں
یہ تو ہے یہ تو آپ نے صحیح کہا
ہاں آپ وشواس نہیں کرو گی جس لڑکی کے لیے اب میں نے بتایا طلاق کی نوبت آ گئی اس کی
ہوں ہوں
لڑکے کی چڑیوں کی دکان ہے اس کی اپنی جب اتنا ہائے ہائے کر رہا ہے تو خود کما کے کر لے سب چیزوں کو کرنا ہے تو کسی کے اوپر بوجھ تھوڑی ہے کسی نے اپنی بیٹی دے دی تجے سب دے گا وہ
نہ نہ آپا آج کل ان چیزوں کا مسلہ ہی نہ رہ گیا ہے نور بانو ہے
کوئی نہیں سمجھتا اب ہماری تو با امی بھی بہت پریشان ہو رہی تھی اسی چیز کو لے کے کی ب کیا ن رام جانے ب کو اللہ جانے کیا ہی ہوگا آج کے زمانے میں جس حساب سے لوگ لڑکیوں کو یوں ہی مار رہے ہیں ایسے کاٹ رہے ہیں باجی جیسے گاجر مولی کاٹ رہے ہو
یہی تو دیکھو آپا اب یہی دو چار چیزیں دو چار لڑکیوں نے اپنے شوہروں کو مار دیا دیکھ لو پرشاسن بھی کیا ہم حال مچا رہا ہے
ہ یہ تو اب ایک بار دیکھو باجی لڑک لڑکیوں نے شوہروں کو مار دیا وہ سب دیکھا گیا تو شوہروں نے لڑکیوں کو مار دیا اس پہ کوئی مطلب گور نہیں کررہا آپ نے سنا ہی ہوگا وہ لڑکی کا کیس دیکھو آپ نے سنا تھا وہ لڑکی جو ماری تھی
اب ہاں اب دیکھو ا د اور کیا
دیکھو پورا پڑھا لکھا کہتے ہیں کہ گنوار لوگ ایسا کرتے ہیں پڑھا لکھا پریوار تھا سب کچھ لڑکا بھی سرکاری ماں بھی سرکاری اور کیسا کھیل کھیلا
یہ تو صحیح آپا آج کل پڑھائی لکھائی
تو بھی سیٹ ہو
پڑھائی لکھائی سے کوئی تعلقات نہیں ہے آپ کا یہ تو اپنے دماغ کی سوچ ہے آپ کے تا ہی پڑھ لکھ لو اگر آپ کی سوچ پچھڑی اس کی ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے
سب کو سب بھگتنا پڑے گا پر باجی جیسا انہوں نے کرا ہے نا اللہ دیکھ رہا ہے ان کو سب کی سزا دے گا
بالکل بالکل دیکھو ہم اس میں
بالکل ہی یہ نہیں سوچ بھی جانا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا یہ تو اپنے ہاتھ نہیں ہے اپنے ہاتھ ہوتا تو جانے کیا ہی کرتے
یہی تو کہتے ہیں اگر سل اللہ سب چیزیں انساں کے ہاتھ میں سونپ دے تو وہ تو دنیا کو مار دے نچ کھا جائے وہ نا چھوڑے کسی کو
جی اس میں دیکھنے میں باجی اتنا ڈر لگتا ہے کہ بس دہیج کے تو اتنے بھوکے ہو گئے اتنے بھوکے ہو گئے ہیں کہ بس آپ پوچھو ہی مت
یہ تو ہے
اور اگر کسی کا چھوٹا موٹا کاروبار ہے وہ تو بہت مانگتا ہے ہاں ٹھیک ہے باجی میں بھی ہاں میں کر لی ہوں ٹھیک ہے باجی خدا حافظ